السحمد اللہ- السلام علیکم- ہیلو السلام علیکم-
وعلیکم السلام- الحمد للہ اپپنا بتائیے-
ہاں الحمد للہ سب اچھا ہے
اور کیا کرتے ہیں-
ہاں بس بیٹھے ہیں باہر میں کہہ رہے ہیں اور آپ جائ-
ہم تو ابھی گاڑی چلا رہے ہیں-
پر چلیے ڈیوٹی سے آ رہے ہیںپ اچھا پانکی گئے تھے-
ہاں ڈیوٹی کے سے آ رہے ہیں-
صبح کتنا بجے جا رہے ہیں آج کل-
بھی نو بجے اٹینڈ حاضری لگانا ہے- تو نو بجے سے پہلے پہنچنا ہوتا ہے-
ٹیکپ کو نہیں لگاناڑتا ہے کہ لگاناڑتا ہے-
لگانا پڑتا ہے
ہاں- ہاں
نکلنے ٹائم بھی نکالانا پڑتا ہے-
ہاں
جی
لیکن آج تو آج تو اتوار تھا
چٹو ڈٹو آج صبح تو کپ والا ڈیوٹی لگا تھا- ایک کھیل کا ڈیوٹی ہے- شکروت کپ ایک کھیل ہونا ہے نا تو اس کو میدان کا یہ کرنا تھا- جائزہ لینا تھا جہاں پہ کھیل ہونا ہے ہاںاں اس- اس- اس میدان کا جائزہ لینا تھااہ جا کہ مطلب- درست ہے یا نہیں ہے سارا میدان کھیلنے لائق ہے یا نہیں ہے-
ینی جتنے مدر سین ہیں سب گئے وہاں کے جائزہ لینے کے لیے نا- اس کا حالات کیا حالات کیا ہے
ہاں اس کا حالات کیسا ہے ابھی ٹھیک ٹھاک ہے کیا اس کو مرمت کا ضرورت ہے یا پھر-
ہاں
ٹھیک ہے جو بھی ہے دیکھنے کے لیے-
وہیں سے آ رہے ہیں
ہاں
یہ ب ہے
اور بھی کام تھا چھوٹا موٹا- خریداری کا بھی کام تھا-
کریداری کا سبزیکھرید رہے گا-
سبزی تو نہیں خریدے ہیں پھل خریدے ہیں-
ا پل تو اب سستا چل رہا ہے نا-
ہ سستا تو ہے لیکن بہت زیادہ سستا نہیں ہو پایا ہے-
آم نکل گیا آم جو لنگڑا ہوتا ہے دسہری ہوتا یہے آم کھے میں بہت اچھا لگتا ہے
آم تو بھی بہت سارا ورائٹی میں آیا ہے لیکن آم کا جو ابھی بھاؤ ہے تو بہت زیادہ کم نہیں ہوا ہے
اب تو آم سستا ہی مل رہا تھا جیسے کہ چالیس روپے پچاس روپے
نہیں نہیں وہ کیا ہے نا کہ وہ بیکار والا آم تھا وہ بہت زیادہ اس میں ٹکنے والا آم نہیں تھا وہ
اچھا
ہمم ابھی جو ملے گا آپ کو کچھ اگر اس سے اچھا آپ لینا چاہتے ہیں تھوڑا سا آپ کو بہتر ملے گا اس سے تو کم سے کم آپ کو اسی نبے روپے لگانا پڑے گا بھ
کلو
ہاں
کون ساان اس کی کیفیت کیا ہوگی
کوئی میٹھا لگے گا اس سے اچھا اور اس ٹیکاپن ہے آپ مان کے چلیے کہ آپ کو ایک آج نہیں کھانا چاہتے ہیں کل کھانا چاہتے ہیں تو وہ ٹک جائے گا پرسوں تک ٹک جائے گا
خراب نہیں ہوگا جلدی
ہاں خراب ہے وجہ اور وہ جلدی خراب ہونے والا آم ہے جو آپ کو چالیس روپئے پچاس روپئے ملے گا
ج اچھا ہے سیب آج کل بہت مہنگا چل رہا تھا کیا نا
تو سیب بہت مہنگا جا تھا ہم سیب تو لیے ہی ہم کیلا لی آج تھوڑا سا میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے
ہمم
ہم کل دعوت میں جو چل گئے تھے تو تھوڑا اس کے وجہ سے پیٹ میں گرمی ہو گئی ہے تو پیٹ کو ٹھنڈک کے لیے لے لیے کیلا
ہمم اور آم کتنا بھی ہے
آم نہیں لیے ہیں آم تھوڑا سا اس میں گرمی ہے نا تو آپ نہیں کھائیں گے
لیکن عام گرمی ہے لیکن عام لگتا ہے کھانا کو مطلب جو ہے پاچک میں کام کرتا ہے وہ
ہاں یہ تو بات ہے تو اس کی جگہ پہ ہم سوچے ہیں کہ سلاد کھاتے ہیں سلاد بنا کر رکھے پیٹ کو ٹھنڈا بھی رہے گا
بہت زیادہ مالد ہوتے رہتا تھا پر مطلب اکثر دیکھتے کہ ملاے ہو جا رہے ہیں
تو ملاپ جو ہے س کہ ہاں ایک بار ابھی سنت ہوا تھا سالہ کے بیٹے کا ختناہ پھر ابھی یہ نیا نیا گھر بنایا تھاے نا تو ان کا یہ تھا کیا بولیں گے اس کو نہیں نہیں گھر میں جا رہے تھے تو اس کے خوشی میں وہ ملاد کیے تھے افتتاح ہاں
اس کا انگلش ورڈ ہوتا ہے انوگریشن اردو ہے وہ اس کا افتتاح اور ہندی ہے اس کا ادھاٹن ہ
جی میں گیا ت باقی ابھی تھوڑی اہلے اگر طبیعت بھی نساز چل رہا ہے تو آنا جانا لگا ہوا ہے
اہلیا کہیں رہی ہے کیا
ہاں ابھی پھر پہنچا دی ہیں آئی تھی بیچ میں تو پھر پہنچا دیجے ہم وہیںہ
کیا کیجیے گا انسان کے ساتھ مسالہ ہمیشہ لگا ہوا ہے
تھوڑا سا یہ حاملہ سے ہے اس کے وجہ سے
ہاں
ہاں
تیسرا نمبر ہوگا نا
آاں
ترا نمبر ہے نہیں یہ
ہاں
جی
سرائی نم مد
ہاں انسان جب تک حیات میں ہے زندگی میں ہے تب تک مسئلہ سلا اس کے ساتھ لگا ہوا ہے سمجھ گئے اور مرنے کے بعد بھی پتا نہیں کیا مسئلہ ہوگا اس کا بھی پتا پ نہیں ہے سرض ہے
تو وہی ڈر اتنا ستا رہا حجر ابھی جو میرے ساتھ جو مسئلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اتنا جھوٹ بول رہا ہے ہر میٹر میں کہ کیا بت ہے مطلب
ا ڈاکٹر صحا
ہاں ہر میٹر میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ ن کسی بھی پرک کا اگر لین دین ہوا ہے تو اس کو بھی وہ نکار دے رہے ہیں انکار کر جا رہا ہے
وہیں کو تشتی لگا دیے ہیں کہ یہ زمین بکری کا ہے
ہاں آج ان سے ہم ہاں ہاں ایک بار بات کر کے دیکھیے تو کیا مطلب کیا ہے نہیں ہے کیا بولتے ہیں وہ
جسے کہ آپ بورڈ لگا کے رکھے ہوئے ہم کو بھی باقی روڈ میں جو ہے زمین لینے کی چاہت ہے تو کیا فرماتے ہیں آپ اس مسئلے میں
اچھا سب سے بڑی غلطی کیا ہے کہ ان کو ان کا زمین اگر چار ڈسمل ہے ادھر اور میرا گھر اگر سات ڈشمل میں بنا ہوا ہے تو ان کا کیا مطلب وہ مناسب ہے لگانا اس طرح کے اشتہار کی یہ مکان بکری کا ہے آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ
آپ کا ملا
میریرا والا
الگ کیوں لگائیں گے بھائی اچھا وہ کلر اچھا یہ بتائیے نا کہ آپ جو ہے
ہوں
ا مطلب اور دونوں کو ایک ہی کلر کیوں کروا لیے
پہلے جو ہم کلر کیے نا تو د وہ بھی اپنا رنگ میرا ہی رنگی سا رنگ کر رنگ لیا اپنا گھر کو
پورا دم د مطلب سیم ہو گیا ایک ہی جیسا
یہ ہے کہ سارا گھر میرا آپ کا گھر جو وہ سفید کلر کا جو چھوڑ رکھے ہیں اپنا دکان کے سائڈ میں
ہاں
ان کا کہنا ہے کہ یہی والا آپ کا ہے بات باقی جتنا بھی رنگ ہے رنگا ہوا ایک کلر کا وہ سارا مکان ان کا ہے ٹھیک ہے جوکہ یہ مناسب نہیں ہے ان کو کہنا کیونکہ ان کا ادھر چار ڈسمل ہے تو وہ اشتہار میں اگر لکھتے کہ یہاں اس طرف کا چار ڈس مل بکری کا ہے تو ہم کو دقت نہیں تھا جبک میرا گھر سات ڈسمل میں بنا ہوا ہے تین ڈسمل کیوں بیچیں گے وہ میرا والا
ہاں ہاں
وہاں پہ وہ غلط کر رہے ہیں کہیں بھی جب بھی ایک جگہ بیٹھ کر کے ہاں میٹنگ کر رہا ہے لوگ
کاغذات ان کے پاس موجود ہے اس کا سارا
کاغذات صحیح ہے ٹھیک ہے لیکن اس میں ہولس بازی کر کے چودی بنا کر کے اس کو کیا گیا ہے ٹ کیا ہے گلط طریقے سے سج گ
ہاں ہاں
ہمارے پاس بھی کاغذ ہے ہمارے پاس بھی کاغذات ہے اس کا ٹھیک ہے لیکن ان کا جتنا ہے وہ پیچھے میں ہے میرا گھر کا پیچھے میں ہے لیکن ان کا کہنا ہے کہ نہیں یہ سارا میں ہ مطلب میرا گھر جو اتنا ہے تو سب میرا ہی ہے
دیکھیے جب انسان کی نییت خراب ہو جاتی ہے نا
ہاں
تو غلط بھی اس کو صحیح لگنے لگتا ہے اور صحیح بھی درد لگنے لگتا ہے سمجھے یہ انسان کی فطر ت میں شامل ہیں اور دیکھا جائے تو سان فطرت پہ ہی چل رہا ہے جیسے جیسے اس کے اندر فطرت خواہشات ابھرتے ہیں اسی معمول پر وہ عمل کرتے ہوئے نظر آتا ہے
جبک اگر پیچھے اگر ماضھی کا اگر گزرا ہوا زمانہ اب دیکھا جائے ان کا ٹھیک ہے تو ابھی جو اتنا ترقی میں ہے وہ وہ سارا ترقی کا مطلب کرداروں مطلب میرے پتا جی پہ ان کا کیا بولتے ہیں
منحصر ہے منحصر ہے ڈپینڈ ہے
ہاں کیونکہ پگار میں وہ تین سال رکھے ہیں اپنے ساتھ ٹھیک ہے اپنے کھانا خرچہ سے وہی بووا کے یہاں توف یہاں آپ جانتی ہیں وہاں جہاں آ بار آتے ہیں ٹھیک ہے تو سارا مطلب کہ وہاں پہ خرچہ اٹھاائے وہ ایک روپیہ ان کا خرچہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اور ڈاکٹری سکھائے ان کو آج وہ ڈاکٹری سے اتنا ترقی کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن احسان من نہ ہو کر کے احسان فراموش ہو گئے جی مطلب چھو بات کسی بھی طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی بات نہیں تھا بگڑنے والی بات نہیں تھی بس بات سے بات حل کیا جا سکتا تھا ٹھیک ہے لیکن ان انہوں نے تول اس کو پکڑایا جان بوجھ کر کے کسی کے بہکاوے میں آ کر کے
یہی بات حقیقت ہے دیکھیے صحی بات یہی ہے نا کہ انسان کا جب ارادہ نیک نہ ہونا تو پھر جو ہے وہ کوئی کسی حد تک بھی جا سکتا ہے اس کی کوئی حد باقی
جی جب جب پہلی دبا ہو ہو پہلی دفعہ جب وہ اپنی بیوی کے کیس میں جب گئے تھے جیل میں ٹھیک ہے تو ان کو نکالنے والا میرا ہی بھائی ہے جیل سے ہاں لیکن نکالنے کے بعد وہ ہاں کیا بولتے ہیں مطلب ایک طرح سے خلاف ہو گئے ہم لوگوں کے ان کو لوگ بہکایا کہ ن بالکل بالکل ایسان مند نہیں رہے وہ
چ کاا کان جو ہے فراموش کر دیے وہ بھلا دیے
یہاں تک پمپم بولا ٹھیک ہے آج کل کے آج کل پمپم